ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام الحمد اللہ اور بتائیے کیسے ہیں آپ
الحمد للہ ہم بھی اچھے ہیں آپ بتائیں آپ فرمائےیں آپ کے یہاں گھر سب ٹھیک
جی جی سب خیریت سے ہیں آپ بتائےیں آپ کے یہاں سب خیریت سے اچھے سے
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت اب بھی آج ہمیں آپ سے نا بہت ایک اچھے مشہور پر دلچسپ بات کرنا چاہتے تھے وہ ہے سونا کیوں ضروری ہے جیسے آپ آج کل دیکھی رہی ہوں گی کہ لوگ جو ہے وہ زندگی میں اتنا مشروف ہو گئے ہیں کہ نیند کو اکثر نظر انداز ہی کر دیتے ہیں
بالکل
اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کم سوئیں گے تو زیادہ کام کر پائیں گے لیکن اب بھی آپ کو پتا ہی ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن حقیقت تو بلکہ یہ ہے کہ ہم اس میں اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے اچھی اور مکمل نیند ہماری صحت کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا
بالکل سہی فرما رہی ہے اپ ہم ٹائم سے سوئیں گے اپنی رات کو آٹھ گھنٹے کی نیند لیں گے تو ہماری صحت پر بہت اچھا فرق پڑے گا ٹھیک ہے نا اور ہم دن میں دو گھنٹے کی نیند لیں گے تو اس سے بھی ہماری صحت پر بہت اچھا فرق پڑے گا ہم فون کم چلائیں گے ڈارک سرکل نہیں ہوگیں اور سونے سے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری لمبائی بڑھتی ہے ہے نا اچھی اچھی چیزیں اگر ہم سوچ کے سوئیں گے تو م نیند میں سپنوں میں خواب میں سے چیزیں آئیں گی اگر ہم رات کو فون دیکھ کر سوینگیں تو وہی ہمارے مائنڈ میں گھومے گا ویسے لو آج کل جو لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں وہ بول کہ جیسے کہ آپ سو رہی ہیں تو آپ آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے اپنا فون سلائڈ موڈ پر لگا کر ایک سائڈ دور کہیں رکھ دیں اور صبح اٹھنے کے بعد آپ برش کر کے ناشتہ کر کے پھر آپ اپنا فون آن کریں
بالکل وہی بات ہے کہ آپپی آپ کو پتا ہی ہے سب لوگ جو ہے آج کل زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اپنی زندگی میں ان کو سونے میں اتنی دلچسپی نہیں رہی اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کم سوئیں گے تو ہم زیادہ کام کر پائیں گے زیادہ اچھا رہ پائیں گے لیکن اب میرے حساب سے یہ غلط ہے میرے خیال سے جب انسان اچھی نیند دیتا ہے تو صبح اٹھ کر اس کا دماغ ایک دم فریش ہوتا ہے اور جسم بھی تر و تازگی محسوس کرتا ہے اگر رات بھر نیند پوری نہ ہو تو پورے دن سستی سے بھرا رہتا ہے کسی کام کرنے میں دل نہیں لگتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپپی یہ چیز بہت کامن ہے کہ ہر انسان کو آج بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے بہت جلدی وہ گات باتوں کو دل پہ لگا لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے بھڑک جاتے ہیں بس کیا بتائے ہم آپ کو
بالکل بالکل وہ تو ہے ہی اص کلب دیکھ ہی رہی ہیں چھوٹے بچے جب نیند میں اٹھتے ہیں نا نیند کچی ہوتی ہے تب ان کے مطلب صحت پر کیسےکر پڑتا ہے وہ جدی بن جاتے ہیں وہ چڑچڑاپن ان کے مطلب رہ اسز پر وہ کسی بھی بات کو لے کرچیز کو لے کر چڑ جاتے ہیں
بالکل اپپی بھی آپ ہمیں آپ کی باتوں میں بہت سچ اوچائی دکھ رہی ہے ا پیی بہت سچ بول رہی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے دیکھو آپ نے بھی شاید یہی محسوس کیا ہوگا آپ کی کہ جب ہم اچھی نیند لے کر اٹھتے ہیں تو ہمارا موڈ بہت فریش ہوتا ہے پھر ہم گھر کام کو آرام سے کر سکتے ہیں پڑھائی ہو نوکری ہو دھیان زیادہ دھیان ہمارا لگ جاتا ہے اور لوگ اچھی نیند انداز میں باتیں کرتے ہیں اگر نیند پوری نہ ہو تو پھر وہ ہمیں بہت جیسا لگتا ہے اور نہ پھر ہمارا کام اچھے سے ہو پاتا ہے اب بھی نہ پھر ہما کام کر پاتے ہیں ن ہم کسی کی بات سن پاتے ہیں اگر ہم سے کوئی کچھ کہتے تو ہم ایک دم بھڑک جاتے ہیں کیونکہ ہماری نیند پوری نہیں ہوئی ہے
بالکل بالکل
بس وہی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سوتے وقت ہمارا جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے دن بھر ہمیں جو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں ایپی آپ کو تو پت ہی ہے ک کتنا کام ہو جاتا ہے گھر کا کام ہی اگر آپ کرتے ہیں تو کتنا کام کرنا پڑتا ہے جی ہمارا مسلہ ہمارے م کو آرام ملتا ہے اور دماغ بھی دن بھر کی باتوں کو کو تھوڑا دور کر کے اپنے آپ کو تھوڑا فریش کرتا ہے اس لیے جو بچے پڑھائی بھی کرتے ہیں تعلیم وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا کام گھر کا کام وہ بھی ہو جاتا ہے بچوں کا کام بھی ہو جاتا ہے پھر وہ بھی تعلیم کر کے آتے ہیں تو انہیں بھی کھانا وغیرہ چاہیے ہوتا ہے سب کام اور وہ بھی ایک بار یہ بات بھی دیکھی ہوگی آپ نے کہ بچے بھی اپنی نیند پوری نہیں کرتے بڑے تو چلو کرتے ہی نہیں بچے بھی نہیں کرتے انہیں اگر آ فون دی کے بیٹھا دیں گی تو وہ فون دے کے بیٹھے ہی رہیں گے پوری پوری رات فون چلاتے ہیں ایپی ہمارے تو بہت مسئلہ ہو رہا ہے یہ والا فونوں کا ہم بہت سوچ رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے دور کریں کہ اپنے بچے ہمارے چین کی نیند سے سوئے وہ چین سے سوتے نہیں ہے پھر نہ ہمیں سونے دیتے ہیں ہم تو بہت پریشان ہو گیا ہیں نیند کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہمارے گھر بٹ ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا دور کریں اس کو
ج کش م
وہی دیکھیے اگر بالکل اگر کوئی انسان لگت تار کم سوئے تو اس کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اب پی بالکل ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک اپی رہتی ہیں تو وہ بہت کم سوتی ہیں آپ دیکھا ہوگا اب
ایسے ہی رہتے ہیں زدی ہو جاتی ہیں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے
جی جی اپی آپ بہت صح فرما رہی ہیں چڑچڑا پن تو ان کے من میں ایسا ہو جاتا ہے اب بھی آپ کو کیا بتائیں ہم بتا رہے ہیں نا وہی آپ کو کہ ہمارے پڑوس میں ایک اپپی رہتی ہیں تو ان کے بچے لگاتار وہ نیند پوری لیتے نہیں ہیں اب ان کی صحت پر اتنا
سنے والے تھے شکر ہے ہم سے نہیں ہوا
جی جی ان کی صحت پر اتنا اثر پڑ گیا ہے وہ دن بھر تھکان
پر کچھ رہے تو ہو کھ
جی جی اپی ان کے بچوں میں آ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بچوں میں ان کے اپی سر درد رہتا ہے ان کے بچوں کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے اپی اور تناؤ ایسے بڑھ گیا ہے نہ وہ کام کرتے ہیں تو ہم ان سے بولتے ہیں کہ یہ چیز نا بس آپ اس لیے نیند کو کوئی برباد نہیں کرنا چاہیے ہم مجھ سے کہتے ہیں ایپی کہ اپنے بچوں کا آپ دھیان رکھیں ابھی سے آپ کے بچوں کو اگر یہ ہال تو پھر آگے جاکے کیا ہوگا بس میں ان سے روز یہی کہتی ہوں کہ آپ بچوں کو سات اٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لینے دیں اور سونے سے پہلے نا بچوں کو فون کا استعمال کم کریں کیونکہ موبائل کی جو روشنی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے نیند دیر دیر سے آتی ہے اگر سونے سے پہلے کتاب پڑیں گے دعا پڑے یا تھوڑا سکون سے بیٹھ جائیں تو زندگی نیند بہت جلدی آ جائے گی ایپی آپ کو کو پت یہ نیند کے بہت مسلئے ہو رہے ہیں آج کل ایک اچھی عادت یہ بھی اب بھی اپی نے دیکھا ہو کہ روز جو ہے روزہ اگر آپ ایک سپتاہ تک ٹائم سے سوئیں گے نا تو آپ کا جسم کو عادت پڑ جائے گی اور نیند کی نظم بہتر ہو جائے گی آج کل بہت سارے دیر لوگ بہت دیر رات تک سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کب بارہ بج گئے کب گیارہ بج گئے صبح اٹھتے جلدی اٹھ نہیں پاتے جس سے ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے اس لیے ہمیں اپنی عادت کو تھوڑا بدلنا چاہیے ہم بدلیں گے تو آپی ہمارے بدلے بچے بدل جائیں گے اس عادت کو اگر ہم نہیں بدلیں گے تو ہم بچوں کیسے بتائیں گے ایپی اپ بتائے اگر کسی کی نیند اچھی ہو تو اسے ذرا سہالت سے بہتر ہوتا ہے
سیدھی راہ سکھائیں ان کو ٹائم پر سونا سکھائے ٹائم پر اٹنا سکھائائے
بالکل ایپی بالکل ہم آپ جی ہم وہی فرما رہے ہیں کہ ایپی نیند کا لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور آج کل تو نیند کے بہت مسئل ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر نیند اگر ایک انسان اچھی نیند لیتا ہے تو وہ اپنی میں بہت خوش رہتا ہے اس کا جسم بھی کافی تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور پورا دن وہ ایکٹو رہتا ہے ایپی اسی وجہ سے ڈاکٹر بھی ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ نیند آپ کو ٹائم سے لینی چاہیے بالکل اب دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیند کو ٹائم سے لیتے نہیں ہیں پھر ان کے گھر ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں یاداشت کمزور ہو جاتی ہے سر درد رہتا ہے اور پھر بولتے ہیں کہ ہم کیا کریں ایسا ہو جاتا ہے
تو یہ ہی کہیں گے کہ بچوں کو فون کم چیز وغیر مطلب فروٹس دے ہری سبزیا دے سلاد دے اور ان کو نیند مطلب ان کو چند ڈھانٹ کر کراائے پہلے زمانہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے ہمارے زمانے میں ہم کو ایک تھپا ہو جاتے تھے
بالکل صحیح فرمایا آپی بہت صحیح فرمایا آپ نے یہ ہوتا تھا آپی اب لیکن اب یہ اس لیے نہیں رہے نا آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو امی جی جی اب جو امی ابو ہیں وہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے وہ سونے کے لیے فورس بھی نہیں کرتے اپی سب سے بڑا مسئلہ تو یہی بنا ہوا ہے نا کہ بچوں کو فورس نہیں کرتے وہ کہ تمہیں سونا ہے فون کا کم استعمال کرنا ہے تھوڑا سا اگر بچہ ان کا روتا ہے تو وہ فون دے دیتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے حساب سے فون کا ہی بن گیا ہے جو بچوں کو فون دیا جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کبھی کبھی جو ہے کم کمی کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے نیند کم ہو جاتی ہے لیکن اگر ایسا ہر روز ہو رہا ہو تو آپ کو روٹین پر دھیان دینا چاہیے آپ ہم تو اپنے ہمارے پڑوس میں اپی رہتی ہیں ہم ان سے یہ بولتے ہیں کہ آپ کو نا نے شریر پہ بہت دھیان دین چاہیے
ہمارے تو جو ہماری چھوٹی بہن تھی نا ایک ہماری چھوٹی آپی تھی ان کو ایک ھپا پڑتا تھا نا وہ سو جاتی تھی دو دو گھنٹے
جی جی اب بھی وہی نا یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے نا اب ہم لوگ تو سو جاتے تھے ابھی بچوں کو ہم اب سے وہی فرما رہے تھے کہ اب جو نئے امی ابو ہیں وہ بچوں کو یہ مسئلہ بنا رکھا انہوں نے تھوڈا سا بچہ روتا ہے وہ اس کو فون د دیتے لو بیٹا فون چلا لو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ مسئلہ بہت بڑا بن چکا ہے جی جی آپی بس وہی ہے دیکھو اگر آپ کی نیند پراپر نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو اپنے کھانے پینے پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے اپنے روٹین پر دھیان دینا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ صحت جو ہے پہلے اہمیت دے نہ کہ اپنے اور کاموں کو میں کیا میں یہ فرمانا چاہوں گی آپ سے کہ اگر کچھ کام پڑ ہے اور آپ کو نیند آئے تو گی پہلے اپنی نیند د کو اپنی اگر آپ اچھے ہوں گے اگر آپ سوستھ ہوں گے تو آپنا کام بھی کر پائیں گے اگر آپ نیند پوری نہیں لیں گے تو اس کا اثر زیادہ کم ہی پڑنے والا ہے بس بس اپھی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نیند کو کسی نعمت سے کم نہ لے اگر آپ کو نیند کا خیال رکھیں گے تو ہمارا جسم تندرست رہے گا دماغ بھی بہتر کام کرے گا ہمارے زندگی سب سے زیادہ خوشوار ہوگی ج ہاں جی اپی جی جی تو ہم نیند کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اچھی نیند اس کے لیے صحت ہی بنیاد ہے اب پھی آپ بھی میں بولوں گی آپ بھی اچھی نیند لیں دیکھیے اگر آپ اچھا کھائیں گے آپ کا روٹین اچھا رہےا تو آپ کا جسم اچھا رہےگا تندروست رہے گا پھر آپ اپنے گھر پریوار کو بھی تندرست رکھ پائیں گے اب اپی لیکن اگر آپ یہ اچھی نہیں رہیں گی تو پھر گھر پروں کو کیسے سوست رکھ پائیں گی آپ اپنے آس پاس بھی دھیان دیجیے اپنے بچے بچے ں پر بھی دھیان دیجیے ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا آپ بھی دوبارہ کو فون ضرور لگائیں گے اللہ حافظ
تو آپ کاٹیں یہاں سے کٹنی بھی
جی آپی کاٹ رہے ہیں میں ایک منٹ اپپی
آپ کا دے پلیز یہاںس سے مارے یہاں سے کال نہیں کٹ رہی